اللام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ہے
شکر اللہ میں تو آپ بتیا آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ کے یہاںس ب سب ٹھیک ہے کھانا وغیرہ کھایا آپ نے
جی الحمد للہ کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے کھا لیا
ہاں جی میں نے بھی کھا لیا اور بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
بس بیٹھے ہی تھے گھر میں آپ بتائیے اب تو سونے کا وقت ہو رہا ہے آپ بتائیے آپ کیا کہ رہے تھے
میں تو اکثر دیر سے ہی سوتا ہوں میں بھی بھی بیٹھا ہی تھا بس دیکھ رہا تھا ا گرمیاں کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اب
جی بالکل گرمیاں تو بہت بڑھ رہی ہیں اگر دیکھا جائے دن ب دن جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی اور دیکھا جائے تو جسے ہم اس کو اس موسم کو ہم موسمی گرما بھی کہتے ہیں تو اس موسم میں یہی ہوتا ہے کہ جو دیکھے کہ درجہ ہراارا جیسے بڑھ جا رہی ہے اور لوگوں کو دھوپ میں زیادہ رہنا پسند نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پسینے بہت آتے ہیں اور جو لوگ گھر میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر باہر جانے سے پرہیز ہی کرتے ہیں کیونکہ جی بالکل پرہیز کرتے ہیں کیونکہ باہر بہت دھوپ ہوتی ہے تو لوگ یہ بھی چاہتے ہیں ابھی اس وقت کے وہ زیادہ سے زیادہ ٹھنڈی چیزیں پیئے کھائے جس سے ان کی جسم کی جو گرمی ہے وہ کم ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے اس موسم میں کیا کرنا چاہیے انسان کو جس سے وہ اپنے آپ کو صحیح صحت میں رکھ پائے
میرے خیال سے اس موسم میں ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ وہ پانی کی قلت کا شکار نہ ہو جسمانی قلت کا شکار نہ ہو اور مجھے میرے خیال سے لوگوں کو کرنا چاہیے کام لوگوں کو اس گھر میں کے موسم میں کوئی ارادہ بنانا چاہی کہ وہ کہیں دور پہاڑ میں گھومنے وغیرہ جائے جہاں پہ وہ تازگی محسوس کرے کیونک پہاڑوں میں اکثر ہم دیکھیں گے آپ دیکھو گے پہاڑوں میں اکثر زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے وہاں پر سردی ہوتی ہے تو وہاں پر ان گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں میں زیادہ مزہ آتا ہے گھومنے میں
جی بالکل بالکل ان گرمیوں کے موسم میں کہیں گھومنے جانے میں بہت مزہ آتا ہے جیسے کہ آپ بول رہے ہیں پہاڑ وغیرہ تو
کی وہاں پر ہم کرتے کر سکتے ہیں کام پہاڑوں میں وہاں پہ وہ پانی وغیرہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے ہم اس ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں نہا سکتے وہاں پہ تازگی محسوس کر سکتے ہیں
بالکل بالکل تو اسی بات پہ موسم کے بارے میں ہم بول ہی رہے ہیں تو اس بات پہ نا مجھے ایک کہانی یاد آ گئی بچپن کی تو ایک وقت کی بات ہے ہاں میری جو چھوٹی بہن تھی تو ہم نا دونوں ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے ہیں تو یہ تو عام ہی بات ہے ہر کوئی بھائی بہن آپس میں جگد کرتے ہی رہتے ہیں تو ہم اس بات پہ ایک بار لڑنے شروع ہو گئی کہ میری چھوٹی بہن بول رہی تھی یہ جو موسم سرما جو سردیوں کا موسم ہے اس کو وہ پسند ہے اور میں یہاں سے بول رہا تھا جو موسم گرما جو گرمی کا موسم ہے مجھے وہ پسند ہے تو ایک دن ای صحیح کام ہوا کہ ہم ایسی بات پہ لٹ رہے تھے تو میری بہن جو تھی وہ بول رہی تھی جو سردیوں کا موسم ہے وہ بہت ہی بہتر بہترین موسم ہوتا ہے اس میں ہم گرم چائے پیتے ہیں قہوہ پیتے ہیں برف باری سے کھیلتے ہیں اور جو گرم گرم اور جو گرم کمبل میں بیٹھنے کا مزہ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے لیکن جو میرا ماننا تھا تو میں یہ بول رہا تھا کہ جو گرمی ہے گرمی کا موسم بہت اچھا ہے عام طور پر جیسے دیکھا جائے تو گرمیوں کے موسم میں آم وغیرہ کھاتے ہیں تربوز کھاتے ہیں آئس کریم کھاتے ہیں اور اس میں چھٹیاں بھی ملتی ہیں اسکول سے تو ہم چھٹیوں میں مزے کرنے جاتے ہیں جیسے کہ کہ ننال وغیرہ جاتے تھے تو جب ہم لڑ رہے تھے تو پھر ہم نے اپنے دادا ابو کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھنے لگے دادا ابو دادا ابو آپ بتائیے کہ آپ کو کون سا موسم زیادہ اچھا لگتا ہے تو دادا ابو مسکرائے اور بولتے ہیں کہ ٹھیک میں دونوں موسم پسند کرتا ہوں جو دونوں موسم میں ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہمارے لیے اگر گرمیوں کا موسم نہیں آئے گا تو جو کچھ فصلیں ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی اور وہ اگ نہیں پائیں گی اور جو سردیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پانی وغیرہ جو پوم پہ بارف جان اس چیز سے ہمارے یہاں پورے سال پانی وغیرہ آتا رہتا ہے تو وہ ان نے وہ بول کر تو ہم وہاں سے چلے گے تو اگلے دن یہ و دادا بو جی بالکل بے یہ ہوا کہ جو ہمارے دادا ابو تھے ان نے ن ہمیں پاس کے کھیتوں میں لے گئے اور بولاا یہ دیکھو یہاں کی جو فصل ہے تو یہ جو فصل ہے تو اس میں اس ٹائم گرمیوں کو کا موسم تھا تو اس کی فضل یہ دیکھو یہاں کی فصل کتنی خوبصورت ہے تو اس کے اور اس فصل کو اگانے کے لے گرمی کا موسم بہت ضروری ہے اگر گرمی نہیں فصل جاتی ہے تو ہمیں اس میں پھر سمجھ آ گیا کہ دونوں جو موسم ہے اب اپنے اپنے وقت کے حساب سے دونوں بہترین ہیں کیونکہ دیکھا جائے سردی سردی یوں میں اسسے میں کہہ رہا تھا کہ پہاڑوں پہ برف وغیرہ جم جاتی ہے جس وجہ سے ہمارے پورے سا پانی رہتا ہے اور گرمیوں کا موسم دیکھا جائے تو جو اناج ہوتا ہے اناج کے لیے دھوپ بہت ضروری رہتی ہے اور پانی بھی ضروری رہتا ہے لیکن اگر اناج اگانے کے وقت ان کو دھوپ میسر نہیں ہوگی تو اناج سٹ جاتا ہے تو دونوں کے اپنے اپنے فائدے تو بہت ہیں تو آپ کا کون سا موسم سب سے من پسند موسم لگتا ہے
میں اگر دیکھوں تو مجھے زیادہ تر گرمیوں کا موسم زیادہ پسند ہے کیونکہ اگر ہم سردی کے موسم کی بات کریں سردیوں کے موسم میں ٹھڈ کافی زیادہ یہاں پر ہمارے کشیر میں کافی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے ہ بچپن میں ہوا کرتا تھا کا ہم بچپن کا مجھے کصہ یاد آ گیا بچپن میں جب ہم کرتے تھے کام ہم ا سردیوں کے موسم جب آتے تھے تو ہمیں یہاں پہ اسکولس وغیرہ بند ہوتے تھے ہم گھر پہ بیٹھے ہوتے تھے ہوتے تھے پھر ہم برف پڑنے کا انتظار کرتے تھے پھر ہم برف میں کرتے تھے کام ہم دو سارے نکل نکلتے تھے ہم سے برف میں کھیلتے تھے برف کے پتلے بناتے تھے پھر آپس میں ہم جس اس کو ہم برف کا جنگ کرنا کہتے ہیں آپس میں برف ایک دوسرے کو برف پھینکنا ویسا ہم کرتے تھے ویسے مزہ آتا تھا اگر ہم ابھی کی بات کریں اب تو سردیوں کا موسم ہمیں بوج تھوڑا سا کیونکہ سردیوں کے موسم میں ہمیں سب سے زیادہ دقت ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کپڑے لگانے پڑتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گرم رکھنا پڑتا ہے ہم ٹھنڈے پانی کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہیں کر پاتے زیادہ کچھ اس کیونکہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے مجھے آ
خود جو موسم پسند ہے وہ ہے ابھی گرمیوں کا موسم مجھے پسند ہے کیے گرمیوں کے موسم میں گرمی ہوتی ہے لیکن گرمیوں کے موسم میں ہم زیادہ تر پھر باہر جاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں ادھر ادھر سیر کرنے جاتے ہیں زیادہ تر ہم پھر جاتے ہیں سر گرمیوں کے موسم میں گھومنے پہاڑوں میں گھومنے جاتے ہیں جہاں پر ہم مزے کرتے ہیں جہاں پر ہم ٹنڈے پانی کے سات کھیلتے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے
ج
ہمیں کپڑوں زیادہ کپڑے نہیں لگانے پڑتے ہیں تو مجھے قصہ یاد آ گیا ایک بار ایک بات بار کی بات ہے میں اور میرا ایک دوست تھا ہم آپس میں لڑنے لگ گئے اس بات پر کہ
گرمیوں کا موسم زیادہ اچھا یا پھر سردیوں کا موسم زیادہ اچھا ہے اس میرے دوست کو سردیوں کا موسم زیادہ پسند تھا اور مجھے گرمیوں کا موسم زیادہ پسند تھا کیونکہ اس تو اس کو برف کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا وہ دوست کرتا تھا کام وہ برف کے ساتھ کھیلتا تھا زیادہ سے زیادہ
تو پھر کرتے تھے کام میرے خیال سے اگر ہم د دیکھیں گے تو دونوں جت دونوں موسم سردیوں کا موسم گرمیوں کا موسم دونوں ہمارے لیے کافی ضروری ہے اگر ہم سردیوں کے موسم کی بات کریں تو سردیوں کے موسم میں یہاں پر برف پڑتی ہے بارش ہوتی ہے اور جو کہ ہمارے لیے کافی زیادہ ضروری پائی جاتی ہے بارش ہمارے لیے پانی جو ہمارے لیے کافی زیادہ ضروری ہے رہی بات گرمیوں کے موسم کی گرمیوں کے موسم میں ہم یہاں پہ ہم جو ہمارے کسان ہوتے ہیں وہاں پر کھیتی باڑی کر کر پاتے ہیں زیادہ اچھے سے وہ یہاں پر اناج اگاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں اور اس کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے پانی جو کہ سردیوں کے موسم میں ہم اکٹھا جاں پر ہوتا ہے جمع ہوتا ہے یہاں پر تو اپنی اپنی اپنی جگہ پہ دونوں موسم ہمارے لیے کافی زیادہ ضروری ہے امید ہے آپ کو